السلام علیکم بھائی جان
اور بتائیے نا امی ابو جان لوگ کیسے
سب خیریت ہے آپ بتائیے
ادھر بھی سب خیرییت ہے امی اب امی کا تھوڑا طبیعت خراب ہو گیا دھوپ ہے بہت نا بھائی جان
ہاں بھائی جان
اسی کے لیے تو دوا وا چکسا س لا کے دیے ہیں تو اب ٹھیک ہے اور بتائیے نا مطلب ادھر موسم کیسا ہے بائی جان
ابھی تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن دن میں کافی دھوپ تھی
جی
آپ کیسی ہے امی جان آب کیسی ہے آپ
جی اب تو مطلب دوا دیے ہیں تو اب وشرام کر رہی ہے اب اب ٹھیک ہے
چلیے ٹھیک ہے اور اور بتائیے کھانا وانا ہو گیا
جی بھائی جان کھانا بن رہا ہے
کیا کیا بند رہا ہے
کھانا بن رہا ہے بھائی یہان مچھلی روٹی پھر چاول پھر اس میں سلاد بھی ہے اور بتائیے نا ادھر کیا بن رہا ہے
ادھر بھی چاول مچھلی اور سلاد یہی سب
سلاد میں کیا کیا ہے بھیا
سلاد میں ہے چیرا گاجر ملی چقندر ہری مرچ نیمبو یہی سب
اور ادھر مطلب پڑھائی کیسا چل رہا ہے آپ کا
پڑھائی تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے
کتنے گھنٹے دن میں پڑتے ہیں اور رات کو کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں بھائی جان
دن میں آدھا گھنٹہ رات میں ڈیڑھ گھنٹہ
واہ کتنا ہوا جوڑیے ت
پرم دو گھنٹہ
چلیے
آپ کتنا پڑھتے ہیں
ہم دن میں دو گھنٹہ اور رات پھر شام کو ایک گھنٹہ پھر رات کو دو گھنٹہ
چلیے ٹھیک ہے
بائی جان پڑھنا ضروری ہے کیونکہ بنا پڑھائی کے کچھ نہیں ہے آج کل سمجھ
ہاں بھائی جان صحی کہہ رہے ہیں
جی اور پڑھائی سے بھیرور زیادہ ضروری ہے کچھ ہنر سیکھنا نیا ہنر سیکھنا سمجھ
ہوں صی کہہ رہے ہیں
نا مطلب ہنر کے کچھ نہیں ہوتا ہے بھ جن بات چیت کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے یہی سب آج کا مطلب جو آج کا وجیان ہے بہت آگے بڑھ چکا ہے سمجھے بھائی جان
ہاں صی کہ رہے ہیں
جی اور ایسے ایسے چیزوں کا اوشکار کر رہا ہے جس سے مطلب ویاپار میں بہت اتھی آ رہی ہے تو ضروری ہے بھائی جان ہنر بھی ضروری ہے پڑھائی لکھائی بھی ضروری ہے یہی سب ہے اور بتائیے نا ادھر مطلب جی سب خیریت ہے اس بار کی بکری گاؤں میں منانا ہے بھ جان آپ سے آپ کا لینے آنے آنا ہے پھر بہت کام ہے بھائی جان آئے ہیں باہر سے گاؤ
سوچ رہے ہیں کہ ایک ایک کھنسی آپ کو گفٹ کر د
جی بھائی جان ہم بھی سوچ رہے ہیں آپ کو ایک بڑا کھانسی بڑا لمبا والا اس کا ہوتا ہے نا وہ گفٹ کرے آپ کو
رشتہ کھاتے ہیں
جی بھائی جان ہم نہیں کاتے ہیں لیکن آپ تو کھاتے ہی ہیں ہم دیکے ہیں آپ کو کھاتے ہوئے اچھا ہم جانتے ہیں بھائی جان کیوں بھائی جان وہ سب نہیں بولنا چاہیے اچھا کیوں کھاتے ہیں وہ بھائی جان
مسءلہ کیا لذیذ لگتا ہے کیا بتائےیں آپ کو آپ اس کا اس کا چست منہ میں لگے دیکھیے آنند ہی آنند آئے گا آپ کو
آپ لیجیے بھائی جان ہم نہیں کھاتے مٹن کھائے ہوے نہیں کرتے ہیں بھائی جان آپ ہی کھائیے
کئی نہیں کھاتے
اور بتائیے نا مطلب بریانی کھائے ہے کہ نہیں کب
آپ تو خالی مرغی کھاتے ہیں مرغی مرغی کا گل کائے
نہیں ن بولنا چاہیے اسا بھائی جان بات سمجھیے نا
ارے کہ ہے سمجھے اپ
جی ہم نہیں کھاتے ہیں وہ سب آپ ہی کھاتے ہوں گے بھائی جان آپ کو عادت ہے کھانے کا بول رہے ہیں سب نہیں کھانا چاہیے بھ جان بیماری ہو جاتا ہے اس سے اور بتائیے نا آج نواز پنے گئے ہیں کہ نہیں بھیجیں
گائے تھے سب سے صبح ہی سب سے پہلے ہی گئے تھے
اچھا مطلب کیسا رہا آج کا نماز
ٹھیک تھاٹھ
اور بتائیے نا ا مطلب بقرید اس سال کیا مطلب کیا پلان بنا رہے ہیں بقرید میں
سوچو اس اس بار کا بقرعید ہم آپ کے ساتھ منائے
جی تب تو آپ کا کلن ہی ہو جائے گا بھائی جان آئیے ہمارے ساتھ بنائیے گا بڑھیا بڑھیا چیز کھلائیں گے سیوئیا کھلائیں گے پھر چستہ کھلائیں گے پھر بہت چیز کھلائیں گے بھائی جان آپ تو کھاتے ہی ہیں وہ کھانسی کا بھی چستا اور وہ کھلائیں گے جو آپ کھاتے ہیں تھان کھلائیں گے آئیے اور بتائیے نا اور بتائیے نا بھائی جن نہیں بائی بھ جن آپ جو کھائیے سب کھلائیں گے بھائی جن آپ کہیں گھومنے جانا ہے کہ نہیں بھیا ہاں چڑیے نا گھومنے جائیے گا کہ نہیں کہیں
جائیں گے
مطلب بقریید باد جانا ہے نا
ہاں
کہاں جانے کا سوچ رہے ہے بھائی جان
سوچ رہے پاکستان سے آیا جائے
نہیں پاکستان تو نہیں جا سکتے ہیں بھائی جان ہم لوگ انڈیا میں رہ بارت میں رہتے ہیں
ہاں ہم تو ہم تو سوچ رہے جائے گھوم کر آئے
ہاں وہ تو سب کوئی سوچتا ہے لیکن جا نہیں سکتے بھ جن چھوڑیے نا وہ سب مطلب بھارت میں کہیں گھومنے جانا ہے کہ نہیں
بھارت میں بھارت میں سوچ رہے ہیں کہ ممبئی سے آیا جائے گھوم کر
ہاں تو ممبئی میں مطلب کس کے ساتھ جائیے گا بھائی جن امی ابو لوگ کے ساتھ یا بھائی جن لوگ کے ساتھ آپ تو بہت ہاں وہی بولنے والے صاحب بہت گدار آدمی ہیں
ہ چلتے خرچہ اتنا لے چلتے تب چلتے
ہاں ہم کو لے چلیے گا سمجھے خرچہ بھی رکھیں گے آپ اپنا پھر ہوٹل بک کرا کے آپ کو مطلب اچھے سے خریداری کریں گے ہوٹل میں پھر بڑھیا سے مطلب آپ کو مزہ آ جائے گا
چلیے گا آپ کچھ سنی لیونی سے بھیٹ کرا دیں گے
نہیں بھائی جانو سب سے بھیٹ نہیں کرنا چھورہیے نا س بات م نے آپ کو بہت آپ آپ سے ہم کو بھیٹ کرنا ہے بھائی ہم ہوٹل میں
آپ سے بھیٹ
نہیں بھائی جان ہم کو سب سے بھیٹ نہیں کرنا ہے اور بتائیے نا ادھر پیڑ پودے لگائے کہ کہ نہیں
نہیں بھائی جان نہیں لگائے ہیں سوچے ہے لگانے کے لیے
کااہے بھائی جانا ابھی تک کیا کر رہے تھے اتنا دن سے کاہے نہیں لگائے ہیں
ہاں سوچ رہے تھے لگانے کی
کاے سوچ رہے تھے بھائی جان لگائے کیوں نہیں ہے ابھی تک
آپ لگائیں
جی بھائی جان ہم تو سب خیریت سے لگا دیے ہیں پیڑ پودے ا یہ دو آم کا پودا ہے پھر ایک دو لیچی کا پودا ہے پھر پیچھے والے چھیتر جو خالی چتر ہے اس میں دو پپیتا کا پودا ہے پھر دو کیلا کا پودا ہے ایک انجیر کا پودا ہے اتنا پودا لگا چکے ہیں آپ ابھی تک کیا کر رہے تھے بتائیے ہم کو
ارے ہم تو ایک باغیچہ دانے کر دیے ہیں غریب لوگ اسی میں لگاتا ہے سب ہم کو لگانے کے بھی جوتے نہا ہے
نہیں آپ کو بھی کوسس کرنا چاہیے لگانے کا بجن کیونکہ پرکتی چیز کو لگانے سے پریاورن اچھا ہوتا ہے برا نہیں ہوتا سمجھے یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے بھائی جان ترک بھائی جان یہ بالکل غلط بھائی جان وہ سب بات نہیں کرنا چاہیے وہ سب چھوڑیے نالیگل ہے وہ سب پرتیبندند لگاائے اس پہ سمجھے سوچیے گا بھی مت سب پیڑ پودے لگا سکتے ہیں پیڑ پودے سوچھ رکھتے ہیں واتاورن کو سمجھیے
چلیے لیچی کھاتے ہیں آپ
جی لچی تو کھاتے ہیں آج بھی کھائے ہیں
چلیے ٹھیک ہے ہمیں بھی کھلائیے
ضرور بھائی جان ضرور ضرور کھلائیں
چوس کے کھاتے ہیں کہ سوچ گھونٹ جاتے ہیں
نہیں بھائی جان آپ جیسے کھاتے ہوں گے ویسا ہی کھاتے ہیں چوس کے کھایا جائے
ہم تو چبا کے کھاتے ہیں
جی چبا کے کھاتے چوس کے کھاتے ہیں اس کا رس پیتے ہیں اس میں بیا بھی ہوتا ہے بیج ہوتا ہے سیدھے گھونٹ جانے سے چل جائے گا بیج تو دقت ہو جائے گا سمجھے آپ کبھی گھونٹے ہیں کہ نہیں ل لے ہیں کہ نہیں
جیے چلا کھات ہیں کلا صحت کے لیے کافی
ہمم تو نہیں خ ہیں بھ جان لیکن آپ کو ضرور کھلانا ہے پورا ایک دم پورا کڑا کرا کیلا لائیں گے اور لمبا لمبا کھلانا ہے آپ کو بھائی جان کھائیں گے نا جی اچھا کے باغیچے میں ہے تو آپ سے تو روز کھ ہوں گے بائی جان خائی ریت سےات
نہیں بھائی جان وہ سب دان کر دیتے ہیں
کیوں بھائی جان کیلا منہ میں نہیں لیتے ہیں
نہیں اتنا ل گلا ہے کہ کیا کہیں گ دان کر دیتے ہیں اور کتنا کھائیں گے اکیلے
جن بھائی جان ادھر کا موسم کیسا ہے
ٹھیک ہے ہاں بس چل رہی ہے
گرمی کا کیا حال ہے بھائی جان
گرمی کا تو دن میں کافی گرمی پڑ رہی ہے ابھی ٹھیک ہے
اچھا دن میں کافی پھٹ رہی ہے ا گرمی سے وہ تو ہے بھائی جان بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے ادھر بھی گرمی بہت مطلب صوبح میں تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا بڑھ رہی تھی اور دوپہر میں بہت زیادہ گرمی پڑی ہے اس کے کن رات کو بھی بہت گرمی پڑ رہی ہے سمجھے جی اور وایو منڈل اتنا گندا ہو گیا بھائی جان ہم ہم ہی سب اس کا موار مطلب م دار ہے تو وای منڈل گرم ہونے کے کن پرتھوی سے باہر گرمی جا نہیں پا رہی اسی لیے اتنا گرمی اور بڑھ رہا ہے بھ جان سمج
ہوں صحی کہہ رہے ہیں ہم
جی اور بتائیے نا امی ابو لوگ سب خھرییت اچھا
سب خیریت ہے آپ کی امی یا بو جان کیسے ہیں بھائی جان
جی بھائی جان سب کھرییے تھے ا ا ب جان دوا دیے ہیں تو ابشرام کر رہی ہے تو اچھی ہے چلیے بھائی جان آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی اللہ حافظ
اللہ حافظ